ہیلو
جی
ہیلو
جی آواز آ رہی ہے آپ کو
جی ہاں سلام و علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی میں بالکل خیریت سے ہوں آپ فرمائیے آپ کیسی ہو
میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اللہ کا شکر ہے تو آج ہم کس موضوع پہ گفتگو کریں گے
ہیلو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے باجی بالکل بھی
اب آ رہی ہے
جی ہاں اب آ رہی ہے آپ کی آواز
جی میں آپ سے بول رہی تھی کہ آج ہم کس موضوع پہ گفتگو کریں گے
ہیلو
جی آواز نہیں آ رہی آپ کو
ہیلو ہاں باجی بولیے فرمائیے
جی میں آپ کو پوچھ رہی تھی کہ آج ہم کس موضوع پہ گفتگو کریں گے
جی ان شاء اللہ بالکل بالکل اچھا کیا آپ نے کہ آپ میرے سے پوچھ رہی ہے آج ہم نا کھانے کی بربادی یعنی فوڈ ویسٹیج اور اس کے اثرات پر بات کرتے ہیں
جی بالکل بہت اچھا موضوع ہے یہ بہت اچھا موضوع چنے ہیں آپ نے تو ہمیں لگتا ہے نا کہ آج کل کھانے کی بربادی پوری دنیا کے لیے بڑا مسئلہ بن چکی ہے
جی جی ہاں ان شاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہر روز لاکھوں ٹن کھانا پھینک دیا جاتا ہے جبکہ دنیا میں کروڑ کروڑوں لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھوکے سوتے ہے
جی یہ سوچ کر کافی دکھ ہوتا ہے کہ ایک طرف لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں اور دوسری طرف لوگ ایک اچھے اچھا والا کھانا کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے
جی جی تمہارے خیال میں ویسے کھانے کی بربادی کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے
میری رائے میں سب سے بڑی وجہ یہی ہوگی کہ لوگ ہیں نا جیسے جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ کھانا خرید لیتے ہیں یا بنا لیتے ہیں ابھی ہمیں ہمارے گھر میں چار لوگ ہیں تو ہمیں وہ چار لوگوں کا ہی کھانا بنانا چاہیے تو کت کئی بار کیا ہوتا ہے کہ چار لوگوں سے زیادہ کا کھانا بن جاتا ہے پھر وہی برباد ہو جاتا ہے
جی جی انشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کئی بار لوگ آفر دیکھ کر ضرورت سے زیادہ سامان خرید لیتے ہیں اور بعد میں وہ خراب ہو جاتا ہے
جی بالکل دیکھیے نا ایسا بھی ہوتا ہے کئی بار کہ لوگ آفر دیکھ کر وہی سامان لے لیتے ہیں بٹ خراب ہو جاتا ہے وہی چیز پھر اسی طرح شادی بیاہ اور بڑی دعوتوں میں بھی بہت زیادہ کھانا بچ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا
جی جی بالکل بالکل میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ لوگ اپنی پلیٹ میں بہت سارا کھانا لے لیتے ہیں اور لیکن پورا نہیں کھا پاتے ہیں کیونکہ نا زیادہ تر سے شادی ووہ میں نا بفر کا سسٹم ہوتا ہے اگر ویسی دعوت ہوتا ہے تو اتنا کھانا ویسٹ نہیں ہوتا ہے ایک پلیٹ چاؤمین لی نہیں اچھی لگی تو ڈسٹ بین میں ڈال دی یہ سب کرتے ہیں شادی ویا میں تو سبھی
جی بہت غلط عادت ہے نا بٹ یہ آپ آپ جتنا آپ کو چاہیے اتنا ہی لیجیے اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تو آپ کم لیجیے اسٹارٹنگ میں اگر آپ کو واپس اچھی لگی تو آپ واپس لے لیجیے ہمیں ہمیشہ اتنا ہی کھانا لینا چاہیے جتنا ہم کھا سکے
جی انشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اسلام میں بھی کھانے کی کی بربادی سے منع کیا منع کیا گیا ہے
جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ ہمیں نا نعمت کی قدر کرنی چاہیے
جی بالکل بالکل ویسے تمہیں کیا ویسے کیا تمہیں پتہ ہے کی کھانے کی بربادی صرف کھانے کا نقصان نہیں ہے
کیسے
انشاء اللہ دیکھو ایک روٹی بنانے میں کسان کی محنت پانی زمین کھاد بجلی ایندھن اور بہت سارے لوگوں کی محنت شامل ہوتی ہے جب روٹی پھینک دی جاتی ہے تو ان سب چیزوں کی بربادی ہی تو ہوتی ہے
جی بالکل صحیح بات فرمایا آپ نے کی اکثر سے لوگ صرف کھانے کو دیکھتے ہیں بٹ ان کے پیچھے کی جو محنت ہوتی ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا کنس کسان کو کتنی محنت کر کے وہ اناج اگاتا ہے وہ
جی جی ان شاء اللہ بالکل کھانے کی بربادی کا ماحول پر بھی برا اثر پڑتا ہے
اچھا وہ کیسے ہیں
جب ہیلو
جی جی بولیے
جی ان شاء اللہ جب کھانا کوڑے میں سڑتا ہے تو اس سے نق صان دے گیسے نکلتی ہیں جو گلوبل وارمنگ بڑھانے میں حصہ لیتی ہیں
جی بالکل ہمیں بھی ایسا لگتا ہے نا کی یا مطلب کھانے کی بربادی پریاورن کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں
جی جی ہاں انشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے آپ نے نا میرے دل کی بات چھو لی اس سے کیا ہے ہوا پانی اور زمین بھی متاثر ہوتے ہیں
جی کیا ہاں ہوٹل اور ریسٹورینٹ میں بھی اس مسئلے میں اس مسئلے کے ذمہ دار ہیں کیونکی کہیں نہ کہیں ہمیں تو ایسا لگتا ہے کی وہ بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی ذمہ دار ہے
جی ہاں کچھ حد تک ہے کئی جگہ بہت زیادہ کھانا تیار کیا جاتا ہے لیکن پورا استعمال نہیں ہو پاتا ہے
جی حالانکہ بٹ کچھ ہوٹل ہوتے ہیں نا میں نے یے بھی دیکھا کہ کچھ ہوٹل جو اب بچا ہوا کھانا ہوتا ہے نا وہ ضرورت مند لوگوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں
جی جی ان شاء اللہ یے تو آپ نے بہت اچھا فرمایا یے تو بہت اچھی پہلے ایسی ایسی کوششوں کو نا بڑھاوا دینی چاہیے
جی بالکل ہمارے جو گھروں کے کھانے ہوتے ہیں اس کی اگر آپ کو اگر آپ کیا سوچتے تے کہ اگر جو گھر میں کھانا بن رہا ہے اس کی بربادی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے
جی جی سر سب سے پہلے نا ہمیں ہفتے بھر کی یوجنا بنا کر خرید خریداری کرنی چاہیے
ہ اور کھانا بھی اتنا ہی پکانا چاہیے نا جتنا ضرورت ہو
جی ہاں بالکل اگر کھانا اگر بچ بھی اغلےگجائے غلطی سے تو اسے نا صحیح طرح سے رکھ کل اگلے وقت استعمال کیا جا سکتا ہے فریج وغیرہ میں رکھ دو اگر ب گیا ہے تو کھانا
جی جی بالکل نہیں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم زیادہ کھانا بنا لیتے تو وہ شام اگر صبح بنایا ہے تو وہ بچ جائے تو ہم شام کا استعمال کیا کر سکتے ہیں اس کا پر اگر رات میں بچ جائے تو پھر ہم پڑوسیوں کو بھی دے سکتے ہیں ضرورت مند لوگوں کو جو کھانا جن کے پاس کھانا نہیں ہے وہ بانٹ دینا بھی بہتر لگتا ہے
جی انشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اس سے کیا ہے کہ نیکی بھی ہوگی اور کھانے کھانے کی بربادی بھی نہیں ہوگی
بالکل بچوں کو بھی چھوٹی عمر میں ہمیں یہی سکھانا چاہیے کہ پلیٹ میں کھانا نہ چھوڑے کیونکہ پھر وہی عادتیں وہ بڑے ہو کے بھی اپناتے ہیں
جی جی ا میں نے دیکھا تھا کہ اسکول اور میں بھی نا اس بارے میں جاگروک تو پھیلانی چاہیے ہمیں
جی بالکل دیکھیے نا اگر بڑے جو بچے ہوتے وہ بچپن میں اچھے عادتیں سیکھ لے تو بڑے ہو کر بھی انہیں نبھاتے ہیں بٹ اگر بچپن میں ہی ان کو نہیں ٹوکا جائے انہیں صحیح نہیں کیا جائے تو بڑے ہو کے بھی وہ پھر کھانا ضائع ہی کریں گے برباد ہی کریں گے
جی شاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے اب ایسے میں سوچ رہی تھی کہ کیا سوشل میڈیا بھی لوگوں کو جاگروک بنانے میں مدد کر سکتا ہے
جی بالکل جیسے کہ آج کل تو انسٹا وغیرہ پہ ویڈیو پوسٹ اور مہم کے ذریعے لوگ اچھے پیغام پہنچانا پہنچایا آسان آسانی سے جا سکتا ہے
جی جی بالکل ویسے سرکار کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اس موضوع میں
ہمیں لگتا ہے نا کہ سرکار کو ایسے قانون اور یوجنائیں بنانی چاہیے جن سے ب بچا ہوا کھانا ہم آسانی سے ضرورت مند لوگوں تک آسانی سے پہنچا سکیں جی تو ہمیں لگتا بھی ہے کہ کئی دیش میں ایسا ہوتا بھی ہے بٹ ہمارے دیش میں کبھی ایسا کوئی یوجنا نہیں ہے
جی ہاں بالکل کئی دیسوں میں نا ایسا سسٹم موجود ہے جہاں ہوٹل بچا ہوا کھانا فوڈ وین کو دے دیتی ہیں
جی اگر نہیں اگر ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ اگر شہر میں فوڈ بینک ہو تو زیادہ فائدہ ہوگا نا کہ ج کو ضرورت نہیں ہے وہاں پہ جمع کروا سکتا ہے
جی جی ان شاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اس سے کیا ہے بک بھوک کی کمی بھوک کم ہوگی اور کھانے کی بربادی بھی
جی اور ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ لوگ آج کل کیا کرتے ہیں جب بھی کوئی سامان خریدتے ہیں نا تو اس پہ ایکسپائری ڈیٹ دھیان نہیں دیتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ ہی کل ایسا ہوا کہ ہم دودھ لے کے آئے تھے تو اس میں ایکسپائری ڈیٹ تھا ہم نے دھیان نہیں دیا اس چیز پہ پھر جب ہم نے گھر پہ آ کے دیکھا تو وہ دودھ جیسے ہم نے ابالا ویسے ہی وہ پھٹ گیا تو ایسا بھی ہوتا کئی بار کہ وہ ہم لوگ دھیان نہیں دیتے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے وہ چیزیں
جی بالکل صحیح کہا سمے پر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے نا بہت کھانا خراب ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے
جی بالکل اس لیے نا سمجھداری خریداری بھی سوچ سمجھ ک کرنی چاہیے
جی جی انشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہمیں نا فریج میں رکھے کھانی کھانے کو بھی سمے پر دیکھتے رہنا چاہیے
جی بالکل نہیں تو ایسے چھوٹے چھوٹے قدم سے ہی ہے نا ہم لوگ کافی حد تک کھانا کو بچا سکتے پ جی شکریہ آپ کا کافی اچھا لگا آپ سے گفتگو کافی اچھی رہی ہماری
جی مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
اللہ حافظ اللہ حافظ
ج